ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ کیسی ہیں محترمہ آپ
جی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہم خیریت سے ہیں
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
جی جی الحمد للہ اور فرمائیے چلیے اپن کسی ٹاپک میں بات کرتے ہیں اپن
جی بہتر بہتر ہوگا بالکل کو جس ٹاپک میں آپ بات کرنا چاہیں بے شک کر سکتی ہیں
چلیے تو اپن بات کرتے ہیں سوشل میڈیا
جی بہتر ہوگا سوشل میڈیا کے باری میں آپ کو کیا کیا جانکاری جانکاری ہے اچھا میں ہی بتاتا ہوں میں ہی بتاتا ہوں ہوں شروع میں ہی کرتا ہوں دیکھیے سوشل میڈیا آج کی ڈیٹ میں آج کی تاریخ میں کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا آج کے تاریخ میں ایک ایسی چیز ہو چکی ہے جس کے کارن انسان کی زندگی ادھوری ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں
زندگی میں آج کل سوشل میڈیا کا ایک ایسا جی چیز آ گیا ہے زندگی میں کہ اس کے بنا ہماری زندگی پوری طریقے سے ادھوری ہو چکی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں جیسے دیکھیے آج کے دور میں سوسل میڈیا ہر انسان کی زندگی بن چکی
بے شک بے شک بالکل
ہے نا انسان مطلب اتنا اس میں وہ گھس گیا ہے کہ دنیا دنیا اس کو دکھتی ہی نہیں ہے
جی جی بہتر بہتر جی تو میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب واٹسپ فیس بک انسٹاگرام ٹیلی گرام ان جیسے سوشل میڈیا ان ان سارے سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے ایک دم مبتا ہو چکے ہیں
بالکل اس اس ایپس کو ہر ہر روز ہر روز کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو
معافی چاہوں گا میں آپ کو اس میں صحیح کرنا چاہوں گا اس کو کروڑوں لوگ نے دنیا کے اربوں خربوں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ہی کم سے کم ایک ایک ارب پچاس کروڑ لوگ ہیں
جی جی
تو ہمارے حساب سے دنیا کے اربوں خربوں لوگ انگنت لوگ کہنا چاہیے سارے کے سارے لوگ اسے ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر گھڑی یوز کرتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جیسے کہ دیکھیے سوشل میڈیا کے کی وجہ سے دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی لوگوں کو ہے نا ہم ہم چند سیکنڈ میں کسی بھی ملک میں رہنے والے جیسے اپن کے رشتے دار ہیں یا دوست یہ کوئی بھی ہو ہے نا تو اس سے ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں
جی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے دور دراز دیش میں دور دراز ملکوں میں ہم اپنے ہمارے رشتے دار دوست احباب جو بھی وہاں موجود ہیں ان سے آرام سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے فون کال کے ذریعے یا میسنجر کال کے ذریعے ہم ان سے آسانی سے ان سے باتیں کر سکتے ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں اور انہیں
جی جی بالکل دیکھیے جیسے سوشل میڈیا تعلیم کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے ہے نا اسٹوڈینٹ آن لائن جیسے لیکچر دیکھ سکتے ہیں نوٹ نوٹس بنا سکتے ہیں
جی جی
اسکل سیکھ سکتے ہیں
بالکل بہتر بہتر بولا آپ
اسٹوڈنٹ ہی نہیں ٹیچر بھی اپنی کلاسز آن لائن چلا سکتے ہیں اس سے تعلیم ہر جگہ آسانی سے پہنچتی ہے
جی جی آپ بہت خوبصورت جواب دے رہی ہیں جیسے کچھ پرانے ٹ پرانے زمانے میں سمے میں جو پرانے زمانے کا وقت تھا اس اس زمانے میں لوگ چٹھیوں کی طرح چٹھیوں میں لکھ لکھ کر اپنے اپنے اپنی باتوں کو دوسرے ملک تک پہنچاتے تھے
وہی چیزیں وہی چیزیں ہےنا سوشل میڈیا دوران آسان ہو گئی ہے
وہی وہی اسی بات پر آ رہا ہوں میں کہ جو پرانے زمانے کی جو باتیں تھیں وہ چٹھیوں پر لکھ کر دوسرے ملکوں پر بھیجا جاتا تھا ان سب چیزوں کو مہینوں لگتے تھے اس کو پہنچنے میں پھر مہینوں وہاں سے جواب آنے میں لگتے تھے تو اس سوشنا ل میڈیا کے دور پہ ہم سبوں کو ان سب چیزوں میں آسانی اتنی آسانی مل گئی ہے کہ ہم گھر بیٹھے صرف ایک وقت صرف آدھا منٹ آدھا منٹ کا وقت نکال کر اس میسج کو ٹائپ کر کے دور دور ملک میں بیٹھے اپنے اس دوست اب تک پہنچا سکتے ہیں
جیسے دیکھیے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا آپ کاروبار چلا سکتے ہیں
بالکل بہتر
چھوٹے چھوٹی موٹی چیزیں آن لائن بیچ سکتے ہیں
بےشک بےشک بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی جی بہتر بہتر صحیح بولا آپ نے بالکل درست
آج کے نوجوان تو کانٹیکٹ کریشن اور ریٹیل مارکیٹنگ کے ذریعے اپنا بنا رہے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے لوگ کمانے کا ذریعہ ہے کہیں سے بھی کما رہے ہیں
جی جی آج آج کے دور میں کمانے کا نئے نئے ذریعے کھل گئے ہیں جیسے لوگ پہلے محنت کرتے تھے باہر جا کر کمانے کی کوشش کرتے تھے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ لوگ محنت نہیں کرتے ہیں محنت سے دور بھاگ رہے ہیں لوگ گھر پہ بھی رہ کر محنت کر رہے ہیں اس کا
جی جی بالکل صحیح فرمار رہا گھر میں تو کما رہا لیکن آن لائن نہا آن لائن بھی آسان ہے ایک طریقے سے
جی جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے آن لائن طریقہ وہی میں بول رہا تھا
قدرتی آفات آ جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے فورا معلومات کر سکتے ہیں اپن ہے نا اور مدد پہنچائی بھی جا سکتی ہے
جی جی جیسے حال ہی میں دللی میں جو جنتر منتر میں ہر کام کو چل کام چل رہا ہے جو آندولن چل رہا ہے اس سے آپ ضرور واقف ہوں گے
جی جی بالکل
تو جس طرح طریقے سے پڑھائی کو لے کر وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس چیز سے آپ بہتر واقف ہوں گے تو ہم لوگ ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس چیز کو شوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی تو دیکھ پا رہے ہیں ہم وہاں اس جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن گھر بیٹھے ہمیں ساری جانکاریاں مل رہی ہے کس وجہ سے مل رہی ہے ہمیں صرف اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی مل رہی ہے جی جی تو تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہمیں سب مل رہا ہے وہاں بیٹے ہم وہاں نہ ہم نے دیکھنے دیکھے ہیں نہ کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہونے والا ہے لیکن وہاں کے ہر ایک ایک ویڈیو ہر ایک ایک آڈیو جو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہمیں مل رہا ہے
اے بیٹھے ہیں آ مطلب جس چیز کے لیے بیٹھے ہیں اسے کامیاب کرے
جی جی بہتر بہتر بالکل درست کہا آپ نے اللہ اللہ ان کو کامیاب کرے ان کے روزی روزی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے اور انہیں چین دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق دے اور ہم سبوں کوب بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے کی توفی کتا فرمائے کیا معلوم کس گنہگار بندے کی دعا کہاں کام آ جائے اور اللہ کس وقت ہم ل کو سننے کے لیے بےتااب بیٹھا ہو
دعا بہت ضروری ہے
بالکل بالکل تو میں یہی بول رہا تھا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ جنتر دلی کے جنتر من میں جو بھی آندولن چل رہا ہے اس کی ساری فوٹوز ساری ویڈیوز سارے آڈیوز ہم سبوں کو گھر بیٹھے مل جا رہے ہیں آسانی کے ساتھ اور ہم گھر بیٹھے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور گھر بیٹھے آندولن میں شامل بھی ہو رہے ہیں کس ذریعے سے صرف اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہم اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے پا رہے ہیں
جی جی بہت سے لوگوں نا جیسے کہ سوشل میڈیا پر دوسروں سے اپنی زندگی کا مقابلہ کرتے ہیں ہے نا جس جس کی وجہ سے مایوسی اور کام پ مطلب مشکلات
پیسے جی جی جی بہتر بہتر کہا آپ نے
جی بالکل جیسا کہ پرائیویٹ کا مسئلہ مسئلہ ہی بہت
یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پرائیویٹ سرکاری یہ زمینی ہر چیز ہر جگہ سے کل ملا کر صرف جڑے ہوئے قصے ہیں ہر چیز ایک ایک سوشل
جی جی بالکل صحیح بولا ہیں جیسے دیکھیے اگر ہم اپنی زندگی اپنی ذاتی معلومات ہر جگہ شیر کریں تو اس کا غلط استعمال بھی ہو
جی بالکل ہو سکتا ہے بہتر کہ ہے آپ نے بہتر فرمایا آپ نے بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ
زیادہ تر طرح
جیسے جیسے ہم میں کسی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو مجھے آج اس جگہ پہ نہیں جانا ہے جہاں پہ میری کمپنی ہے تو میں گھر بیٹھے ہی اس کام کو آسانی سے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی پورا کر سکتا ہوں
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے
نہیں پڑے گی اس کام کو میں گھر میں اپنے درست درست طریقے سے بھی پورا کر سکتا ہوں
جی جی بالکل
اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ بھی مجھے آسانی سے مل جائے گی کیونکہ میں نے اپنا کام پورا کر کے دیا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں
کس چیز سے کس چیز سے پاسبل ہے یہ سب
دیکھیے اگر اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ زندگی کا بہتر بنا سکتا
اور آسان بنا سکتا ہے بہت ہی آسان بنا سکتا ہے اگر بہتر طریقے سے اس کا استعمال ہوگا تو
تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں
بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اسی لیے ہمیں روزانہ سوشل میڈیا کے لیے ایک مقرر وقت رکھنا چاہیے
بے شک بے شک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے
اور باقی وقت پڑھائی گھر والوں اور اپنی صحت کو دینا چاہیے کیونکہ وہ تو بہت ضروری ہے صحت کیونکہ آپ کی صحت درست رہے گی تو باقی ساری چیزوں میں ہی آپ
بالکل بالکل ہر کام میں آسانی ہو جائے گی اگر ہماری صحت سدھری رہے گی تو تو ہمارے ہر کام میں آسانی رہے گی درستگی رہے گی
صحیح کام کرے گا آپ کی باڈی صحیح کام کرے گی
بالکل بالکل ہمارے شاریڈک اور مانسک دونوں دونوں ہی چیز اچھے سے کام کریں گے اور ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں جتنے جتنی آسانی سے ہم کام کر پائیں گے اتنا ہمارے لیے بھیا چاہے ہم اور ہمارے آنے والی نسل
بالکل یہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ یہ علم ترقی کی اور رتبے کا بہترین ذریعہ ہے سوری سوری رابطے کا رابطے کا بہترین ذریعہ ہے
جی جی بہتر یہ بھی بہتر کہا آپ نے چلیے
ایک
کو اننت ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ آپ سے بہت جلد رابطہ
جی جی انشاء اللہ اچھا لگا آپ کی بات کر
دواںں میں یاد رکھیے گا اللہ اللہ حافظ